ہیلو السلام عل وعلیکم السلام کیسے
بس اللہ کا شکرہ الحمد للہ بتائیں آپ کیسے ہو
بس بس اللہ کا ہی شکر ہی ہے بس اور سب گھر پہ خیریت
کی دعائیں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
سب بڑھیا سب بڑھ ہیں اور بس آج کا پتہ تو ہے آپ کو بس ایسے ہی نکل جاتا ہے ٹائم بھی اور گھر پہ بھی
جی ہاں یہ تو ہے ہی اور بتائائے
بس کچھ نہیں ابھی جسٹ ناشتہ بنایا تھا میں نے چلو کھیلاتے ہیں وہ اور آپی ہی بھی آئی ہوئی تھی بھائی بھی آئے ہوئے تھے آپ بتاؤ آپ نے بنا لیا ناشتہ کتا
ہاں بس میں بھی ابھی فارغ ہوئی ہوں اس سے کیونکہ آج سنڈے ہے نا تو آج کے دن تو میں گھر پ ہی رہتا توں ہاں جی تو ہور دند گھر والوں کے ساتھ ہاں اپنا صبح اٹھ گئی تھی میں آرام سے سات اٹھ بجے
جی
اس کے بعد اپنا نہا دھو کے غسل وسل کر کے تھوڑا ساک پڑا اس کی تلاوت کی
جی جی بالکل بالکل انہیں کو یاد کریں گے تو ہمارا دن بھی اچھا جائے گا
جی جی جی مطلب اتنا اندر نا قدرتی اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ ہم جب کچھ اچھا سا ایک کام بھی کر لیتا نا تو لگتا ہے پورا دن ٹھیک جائے گا
جی جی وہ تو ہے
کے بعد میں نے تھوڑا سا گھر والوں سے پوچھا کیا کھا کیکہ ایک ہی دن ہوتا ہے سنڈے کا جو میں گھر میں ہوتی ہوں
اور کیا یہی یہی تو ٹائم ہوتا ہے سب گھر پہ ہوتا ہیں سب کی فرمائشیں پوری کی
جی جی جی تو اب ان کی پسند پوچھییں کیا کھانا ہے تو گرمیوں میں چائے وغیرہ تو پی نہیں جا رہی
جی
ہاں تو انہوں نے بولا چلو لسی وغیرہ بنا لو میں نے پھر میگی وغیرہ بنائی پ ات لسی وغیر ناشتے وغیرہ
اچھا مطلب آپ فارق ہو گئے ہو ناشتے سے
اب آپ کی دوپہر کی تیاری اسٹارٹ ہوی
دوپہر میں کیا ہے دوپہر میں یہ ہے کہ کل میں نے مشین لگائی تھی تو بہت س سارے کپڑے پڑے مجھے پرہیز کرنے کے لیے ہاں اپ سوچ رہی ہو کہ وہ کروں گی کیونکہ نا پھر دوپہر میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے
جیسے آپ بولا ناپ آپ ایک کپڑا لے کے بیٹھو گے نا پریس کرنے کے لیے تو آپ کو ہزاروں کپڑے کپے نکل جائیں گے لاری میں سے
ہاں یہی تو اور پھر اور پتہ ہے پرس کرنے میں کوئی د کرنی الماری سن کٹوتی ہے ہاں یہ کپڑے جو ادھرس ادھر رکھ نے پڑیں گے نا ہمیں سر میں درد ہونے لگتا ہے بہت زیادہ
پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کو کوئی اس کو رکھیں کہاں پہ اب ہم
ش گا یہ تو
جی
ہوں
میں نے بھی بس ابھی کیے تھے میںبھی کھانا بنا کے تھوڑا سا فارغ ہو گئی تھی میں نے کہا چلو اب میں بھی ایک دو کل کی لگائی تھی بھی رہ گئے تھے دو تین میں نے کہا چلو اس کو بھی رکھ دیتی ہوں میں کر کے
ہاں یہی ہے دیکھو بس گھر میں کام کرنے جب بیٹھ ھ ہونا تو قدرتی خود بخود بہت سارے کام نکل آتے ہیں ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو ضروری ہے لیکن جو ضروری بھی نہیں ہوتا نا وہ بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں
جی وہ تو بات صحی ہے آپ کی
ہاں
کرنا تو پڑتا ہی ہے ضرور دیکھو ضروری بھی ہے وہ
اور پھر ہم لیڈیزوں کو ہی کرنا پڑتا ہے ہم اور تو بھی کرنا ہے
جی کسی نے نہیں کر کے دینا ہم آپ ہاں بچوں کو بولو گے نا آپ وہ وہ اور کھلارا ڈال کے چلے جائیں گے
ہاں وہ تمہارا تم بولو گے نا ذرا سا سنگو دو اس کو نہیں وہ تو اور پھیلا دیں گے ایک دو ڈبل محنت پڑے گی آپ پر ہوں
اور
بس صحیح ہے میں تو تھوڑا سا دوپہرہ وغیرہ کا دیکھوں گی اور پھر اتنے دن سے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو اپ سوچ کے ہم تھوڑی بہت دیر گھر میں صاف صفائی کر کے پھر مارکیٹ وغیرہ او کرر آؤں گی
اچھا جی جی وہ کوئی مارکیٹ کا بھی صحیح یہی دن ہوتا ایک سنڈے کو ہی ملتا ہے کہ بندہ تھوڑا باہر م باہر جا کے تھوڑا مارکیٹ چ سامان سمان لے آئے
جی جی ہاں اور فھر عید بھی آ رہی ہے نا کپڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کر آئی میں کوئی سامان ہی نہیں آیا ابھی اور اب تین ہی کتنا ہے تو میں نے سوچا چلو اب پہلے اپنے گھر کے کاموں سے ساری کو ج نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا گھر سے
جی جی وہ تو ہے ساتھ میں ہاں وہ ساتھ میں اتنی شدت تی گرمی بڑ رہی
ہاں بس یہی تو اللہ ال ہم ہمت د باہر جانیں گی کیونکہ اتنی گرمی ہے نا گرمی میں تو انسان جت اتنا اپنے گھر میں جتنا پانی وغیرہ پی لے نا وہی بہت ہے
ہو کیا ویسے ہی کئی کوئی تو لوگ ہوتے ہیں نا ایے گرمیوں میں باہر جاتے ہیں تو اتنا ان کو وہ فینٹ ہو جاتے ہیں چکر آ جاتے تے ہیں ان کو کہئیوں کوت س سوٹ بھی نہیں کرتی ہے یہ گرمی
نہیں کرتی یہی تو
اس لیے تو تو بندہ جتنا ہو سکے آپ اندر ہی بیٹھو اندر ہی کرو آج کل تو ویسے بھی کتنا وہ آن لائن کا زمانہ آ گیا ہوا ہے کچھ بھی منگوانا ہے آپ کو آن لائن لے لو کپڑے رسوئی کا کچھ ھ سامان سب کچھ سب کچھ وہیں پہ تو آ گیا ہوا ہے یہاں تک کہ آپ نے کچھ دوائی لینی ہے دوا لینی ہے وہ بھی جا کے لے آؤ آن لائن مل جائے گی آپ کو یھی ٹو صحی رہتا ہے چاؤ انساں ك لیا تو سہی رہتا ہے اپ لاتے ہوں سامان
ہاں میں تو زیادہ ترائ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نہیں جا سکتا نہیں لے پاؤں گی
اچھای جی جی وہ بھی چیے جبنائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کام سے پارخ فورخ ہو کے
جی جی جی جی مارکیٹ کا بھی بھی بھاؤ پت ہونا چاہیے ہمیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی بہت ضروری ہے
ہاں اب سامنے سے تو ہم دیکھیں گے تو سامنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یہ چیزحیح
صحیح ہے کہ غلط ہے وہ بھی بات صحیح ہے آپ کی وہی دیکھ بس میرا بھی کچھ نہیں ابھی کپڑے پریس کر لیے ہیں کچھ ابھی بچے بولیں گے کچھ بنا دو اب دوپہر کا دیکھتے ہیں کیا بنانا ہے
ہاں دیکھو ویسے ہی بارہ بج گئے ایسے ہی دھیرے دھیرے پورا ٹائم نکل جاتا ہے
سی الگ الگ فرمائشیں آئیں گی یہ بنا دو وہ بنا دو وہے کو ایک کا دن ہے
جی اور پھر گرمی میں نا کچن میں زیادہ کام کرا بھی نہیں جاتا نا
نہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں کرا جاتا ہے بس اندر جا کے ایسے ہوتا ہے کہ میں کب وہاں سے فارغ ہو جاؤں گی اور میں اندر جا کے بیٹھ جاؤں گی یہ بھی ہوتا ہے
یہ تو ہے ہی
کچن میں تو ویسے ہی آپ کچھ بھی کچھ بھی بناؤ کلکا ج وہ تیل وغیرہ جل جاتا ہے تو کتنا دھواں ہو جاتا ہے کھا ویسے ہی نہیں کھڑا ہوا جاتا رسوئی میں تو
ہچ
آکیا بناؤ گ گیا دوپہر کو کچھ سوچا ابھی کہ نہیں
ا بھی
کیا بناؤ گے آج دوپہر کو آپ
میں دیکھو سوچ رہی ہوں میں تو سوچ رہی ہوں آج وہ بنا لوں کیا کہتے ہیں سویابین آلو والے چاول
اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ساتھ میں شربت بنا لو
شکنجی وغیرہ بنا لوں گی دوپہ میں کیونکہ گرمی میں روٹی نہیں بنائی جائے گی نا
مطلب پت کیا ہوتا ہے جو بندہ بنا رہا نا ہم بنا رہے ہیں نا ہم بناتے بناتے نا ہمارا من بر جائے گا
ہاں صحی کہہ رہے ہو یہ بات تو
تو اوپر سے گرمی اتنی مطلب کونی اتنی محنت بھی کرے بناؤ پھر بچے بھی نہیں کھیں گے اس سے بٹر ہے ہلکا ہلکا بنا لو
ہاں ہاں اور چاول تو ویسے بھی ہلکا ہوتا ہے نا اپنا چ ہلکے سے ہلکے چاول بنا لو پھر اپنا تو شام میں بنے گئی ایسا تو ہے نہیں نا ایک ٹائم بن کانا بھی تو تین ٹائم بنتا ہے صبح بنے گا دوپہرو بنے گا
جی جی باقی کا بیچ بیچ والا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھوک لگ جائے گی تو
والا تو چوا موٹا چوٹی موٹی بوک کا اس ن ہو گیا وہ تو کہ شام کو چائے چاہیے تو اس کے ساتھ کچھ مل جائے یہ ہے
وہ بھی نہیں من کرتا بنانے کا
وہ بہت اب من نہیں کرتا ہاں جب سے زیادہ گرمی ہونے لگی نا تب شام کی چائے بھی بند ہو گئی
جی جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی میں نے کہ چلو اورار میں بھی چاول ہی بنا لییتی ہوں پہلے بول رہے تھے گھر پہ سب کی بریانی بنانی ہے میں نے گرمی بہت ہے اس ٹم ل جائے گ ہاں ہاں وہ ن ویج والی بول رہے تھے میں نے کہا وہ نہیں چاول بناؤں گی میں وہ کھا لیں گے وہ چکن میٹ والی رات کو بنا لیں گے
ہاں ہاں چھیک رکن والی ہاں محنت تو دیک دونوں برابر لگتی ہے چاہے تم چکن کی بناؤ چاہے ویج بنا لو ہے نا لیکن سواد و میں آتا اس میں آتا ہے نان ویج
وہ تو ہے دیکھو نا اس میں الگ الگ م مسالے ڈلیں گے سواد انوسار نو ہوگا اس کا میٹ کا سواد الگ ہو ہوگا اس میں ہم جو ویج کا بنائیں گے اس میں سب جگہ سواد ہوا سواد سواد میں تو فرق ہوگا نا
کیا
سواد کئی تو سارا گیم ہوتی ہے ہر ایک چیز میں اگر اگر ہم شدت سے کوئی چیز بنائیں مسالے ڈالیں ہر ایک چیز بنے تو کتنی مزے دار بنتی ہے اگر ہم وہی چیز کو بنا مسالوں سے بنائیں گے وہ تو ہمارے اندر ہی نہیں جائےیں گی
جی جی جی اور ویسے بھی جو یہ بریانی وغیرہ بن تی ہے نا بڑیا چکن وکن ڈل کے اس میں جتنے م سالے ڈالےاتے ہیں نا اتنا سوادش کا بڑھتا ہے نا اور جب بھی یہ کھائی جاتی ہے
اور مسالے کوٹ کے مطلب گرینڈ کر کے بھی نہیں جو اس کو کوٹ کے مسالے ڈالو گے نا اس کا تو بہت اس کا الگ مسال ت کوٹنے کا مزہ الگ ہے جب ہم اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیتے ہیں وہ چیز الگ ہو ج
اچھا جب سے مکسی آئی ہے نا مکسی ج نہیں سے تو مسالوں کا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا
اور کیا دیکھو نا آلس پڑ گیا
ہ
کون محنت کرے کون اتنی اپنی ہاتھوں کو دکھ دے کون کرے اب تو آسانی ہو گئی ہے دو منٹ میں اس کو کرو آپ دو منٹ میں آپ کے پاس ہوا اور اس میں ٹائم لگتا تھا اس میں محنت لگتی تھی کچھ اس چیز میں محنت لگےی وہ چیز کا پھل
لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا نا کہ جو ٹائم لگ رہا تھا نا اسی سے سواد آ رہا تھا
اور کیا
اب وہ سواد ختم ہو گیا ا تم جلدی جلدی میں گرائنڈ کر لیتا ہو ہر چیز پیاز چاہیے لہسن چاہیے کچھ بھی چاہیے جلدی سے پیس لیا لیکن وہ پھر ٹیسٹ بھی نہیں رہا نا اور اب تو ریڈی میٹ آنے لگا لہسن پیاز پساا سب کچھ
اور کیاتے ہیں
اور بھی زیادہ ٹیسٹ ختم ہو گیا
جی جی
باقی دیکھو کیا بنتا ہے دن میں ہاں اورسوڑی سیھوپوپ ہلکی ہو جائے لگ پہلا تھوڑی دھوپ کم کر د
کرر کرتے دیکھو انیں ہاں انہیں کے رنگ ہیں اللہ تعالی کے ہی رنگ ہے ان کے آگے کچھ ہمارا زور تھوڑی جزتے
تو بھی کل موسم تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا نا تھوڑا سا ایک آھ گنٹے بارش بیٹی ہلکا سا ہو گیا تھا موسم اور پھر ویسے جائے تو راحت ہو جائے گی تھوڑی
جی جی چلو اب ہم تو یہی کریں گے اب ہم بھی تھوڑا سا بات چات ہو گئی چلو اب ہم تھوڑا سا کچن میں چلے جاتے
ہاں ہاں یہ بھی ضروری ہے ذمہ داری
جی جی یہ بھی ضروری ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ